ہلو
ہاں جی گڈ ایوننگ کیسے ہو
جی میں بالکل ٹھیک ہ آپ بتائیں
ہم بھی بڑھیا ہے آپ کچھ بتا رہے تھے نا بیکری کے بارے میں تو تھوڑا مجھے بتائیے مجھے نالج نہیں ہے کہ وہاں پر کیا کیا آپ لوگ رکھتے ہو کس طریقے سے ورک ہوتا ہے لائک
یہاں پر صبح چار بجے سے ورک ہوتا ہے
اوکے
مورننگ اور چار بجے ہی ختم ہوتا ہے
صبح میں چار بجے یا ایوننگ میں چار بجے
صبح میں فور ایم
ہاں ہ
یہاں پر صرف ایک ہی آئٹم بنتی ہے زد ار کوئی چلد ہے پر
کیا چیز
برگر ہوتا ہے برگر
ہمم
اس کا جو پاؤ ہوتا ہے
اچھا پاؤ وغیرہ بنتا ہے بیکری میں تو کیک وغیرہ سب کچھ بنتا نا وہ چیز نہیں بناتے آپ لوگ
بند ہے فی الحال
اچھا
جی
چلو اچھا ہے ویسے فیوچر کے لیے کیا سونچا آپ نے
مطلب
ہیلو
جی
ہمم فیوچر کے لیے کیا سوچا آپ نے لائک آگے لائف ٹائم آپ کو کیا کرنا ہے
لائف ٹائم ابھی کام سوچا تھا میں نے پڑھائی کے بارے میں سوچتا ہوں لیکن وہ بھی نہیں کر پاؤں گا
نہیں کر سکتے ہو ایسا کچھ نہیں ہے نہیں کرنے والا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو تھوڑا آ
کر سکتا ہوں لیکن گریجویشن تک کر سکتا ہوں میرا دل بہت آگے تک پڑنے کا
ہاں ارہی ہاں ارہی ہوں چلو اچھا ہے اور بتائیے کیا کیا ہوگی سے آپ کی
اچھا ایک بات پوچھوں ویسے
برابر بڑیا ہے ایک دم
ہیلو
جی ہاں جی
ایک بات پوچھو
ہاں جی بولیے
سبے کمار
نہیں کبھی ٹائم ملا تو دیکھ لیا ویسے اتنا کچھ نہیں ہے کہ بس دیکھنا ہی دیکھنا ہاں فری ہوئے ٹائم ملا تو دیکھ لیا نہیں ملا تو نہیں دیکھا
اچھا کوئی فیم ایکٹر تمہارا
نہیں نہیں ایسا کوئی خاص فیوریٹ نہیں ہے کیونکہ میں صرف اپنے کام کا دھیان رکھتی ہوں وہ جو بھی ایکٹرس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایکٹنگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا گھر چلے تو میں بھی اپنے لائف میں صرف اتنا کرتی ہوں کہ مجھے اپنے آپ سے مطلب ہے باقی دنیا اپنا دیکھے میں اپنا دیکھوں
جی جی
پروفیشنلی مجھے سب پسند ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ مجھے نہیں پسند ہے ٹھیک ہے سب اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ پر سب اچھے ہیں
جی فھر بھی میں پوچھ رہا ہوں ہوتا ہے نا کوئی کہ ہاں مجھے تھوڑی بہت ون پرسینٹ کی اس کی مووی اچھی لگتی تین
نہیں مجھے تو سبھی پسند ہے اور زیادہ تر تو میں آپ کو کمپٹیشن کر کے کیا ہی بتاؤں
نہیں کمپٹیشن تو نہیں ہے اس میں برا تو کوئی نہیں لگتا لیکن ہوتی ہے نا کوئی بات کہ یہاں پہ اس کی مووی تھوڑی اچھی لگتی ہے
ہاں لیکن میں آج کل ساؤتھ کی فلم زیادہ دیکھتے ہیں کیوںکہ اس کا جو ٹاپک یا اس کا جو ہوتا ہے نا مووی کا ایک
سؤتھ پکچر جب میں دیکھتا ہوں مجھے بہتسی آگ ہے جھ
ہاں ساؤتھ کی زیادہ تر دیکھتے ہیں کیونکہ
جوونکہ س
ارے دیک تو وہی دیکھ لیتے ہیں
جی ساؤتھ کی پکچروں میں کیا ہے ہیرو تو لکڑی یہ تھا ہوتا ہے
ہوں ہ
اور دس پندرہ ویلن ہوتے ہیں آپ اور وڑگرر مارتا
ہاں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے
ج اور ساؤتھ تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن جب میں بھوجپوری دیکھ لیتا ہوں ایک دو
نہیں بھوجپوری تو مجھے سمجھ نہیں آتی
تو مجھے بھی نہیں جیسے ریل میں آ جاتی ہیں تو میرا دیکھ کے دماغ خراب ہو جاتا ہے ایک ریل تھی اس میں وہ کیلا کھارا ہوتا ہے اب سامنے سے ہم کم دس پندرہ بندے اب وہ کیلا پھینک کے مار دیتا ہوں گ
ہوں
ان کی گردنیں کٹ جاتی ہے سامنے والوں بھی
ہاں ان کا ہے پروفیشن
کرٹ د ہی نہیں ساؤتھ کا تو پھر بھی ساؤتھ کا تو پھر بھی ٹھیک تھا ئی بندہ مار رہا ہے ان نے اکیلا ہی پ ک مار دیا
اور یہ بتاؤ کبھی اگر گھومنے جانے کا موقع ملا تو کہاں جانا چاہو گے
بہت ساری جگہیں بہتے ہیں ویسے تو کیا بتاؤں
بٹوتا ہے نا کوئی ایک جگہ کہ بھائی ہم کو جب بھی و ہوا یا کبھی ایسے موقع ہوا بجٹ بنا تو ہم سب سے پہلے وہاں جائیں گے اس کے بعد دیکھیں اچھا
جگہ کا نام بتا سکتا ہوں یہ نہیں ہے تو مجھے بتا
ہوں چلو اچھا ہے اور بتائیے آپ مطلب میں کیا پوچھ رہی تھی کہ دماغ سے ہی نکل گیا ویسے آپ کو پیڑ پودے لگانا پسند ہے
بچپن میں لگایا کرتا تھا کبھی
ابھی بھی لگایا کرو پیڑ پودے سے واتورن شھ رہتا ہے آپ کے یہاں کھیتی کھیتی باڑی ہے جاتے ہو کبھی کھیت پہ
نہیں
ہے نہیں ہے جاتے نہیںوں
ہے بھی نہیں اور جاتا بھی نہیں
اچھا
جی
چلو ٹھیک ہے پھر تو پھر تو آپ اسٹڈی بھی نہیں کر رہے ہو نہ کچھ سوچا ہے اچھا کچھ تو کرو اپنی لائف کی پلاننگ کے آگے جا کے کرنا کیا ہے پوری لائف پڑی ابھی کیسے گزرے گی اڑ
ابھی تو بہت ٹائم ہے میرے پاس
ٹائم تو دیکھو سب کے پاس ہوتا ہے لیکن آج کا دن نکلا وہ آپ کی زندگی میں بھی دوبارہ نہیں آئے گا ہماری زندگی میں ورلڈ میں جو ابھی پرزینٹ ٹائم میں زندہ ہے نا ان سب کی زندگی میں یہ دن واپس نہیں آئے گا تو ہر دن ہر دن ہم کو مطلب کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے
ویسا اچھا تو تمہاری بھی ہوگی کہیں نہ کہیں جانے کی گھومنے کی
ہاں ہم تو جاتے رہتے ہیں ہمارا ایسا کچھ کچھ نہیں ہے ہم تو فیملی ٹرپ کرتے تو ہم جاتے رہتے ہیں ابھی فروری میں ہم نینی تال ہو کے آئے تھے اترھنڈ
نینی تال
ہاں بہت ساری جگہ گئے تھے
گیا تو میں بھی نہیں نی تال سے تھوڑا پیچھے ہی رہ گیا تھا لیکن
ج
جاتے جاتے راست میں ہی پلین کینسل
اچھا
رام نگر تک ہی گئے تھے
اچھا
نائٹ زیادہ ہو ت اس لیے واپس آ گئے
اوکے
جی
اور بتائیے فیملی میں کیا چل رہا ہے سب ٹھیک ہے
فیملی میں تو سب ٹھیک ہے لیکن میں فیملی سے دور ہوں فی الحال تو
اچھا کون کون فیملی میں
بہن ہیں بھائی ہیں چار بھائی ہیں
اچھا آپ سے چھوٹے یا آپ سے بڑے ہیں
تو وڑے
اچھا
ایک چھوٹا ہے
چلیے ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا فسٹ بار میٹ ہوئی تھی آپ سے آپ کا ڈیوٹی ٹائمنگ کیا رہتا ہے صبح سے
مورنینگ چار اور ایونگ چار
پورے بارہ گھنٹہ کی ڈیوٹی
ج جی
چلو اچھا ہے وہیں پہ من لگا کے کرو اس ورک کو سیکھو اور تھوڑا اپنا بجٹ بناؤ جب بجٹ ہو جائے تو اپنا خود کا کچھ اچھا اسٹارٹ کر لینا جس سے لائف سیٹ ہو جائے
کوشچن پوچنا تھا نہیں پوری ہے
چلیے ٹھیک ہے اوکے بائے ہمارا پروسس کمپلیٹ دین نیکسٹ اوکے اوکے